ہیلو ہیلو
ہیلو
السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسی ہو آپ
جی ہم خیریت سے ہیں
اچھا میں بھی ٹھیک ہوں
چلیے پھر سوشل میڈیا کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں
سوشل میڈیا کے بارے میں ٹھیک ہے
جی جی جی
ہاں جی
آج آج ہم ایک بہت اہم اور دلچسپ معوضہ پر بات کرنے والے ہیں ہمارا معا معاضہ ہے سوشل میڈیا کا اچھا یا برا
ج
آج کے دور میں سوسل میڈیا ہر انسان کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے
جی
جیسے کہ فیس بک انسٹاگرام واٹسپ یوٹ ٹوب جیسے ایپس کا روز استعمال کرتے ہیں
جی جی صحیح بولی ہیں ا سوشل میڈیا میں مطلب انسان ہر انسان کی زندگی اس سے بن چکی ہے فیس بک میں ا انسٹاگررام واٹسپ یٹیوب جیسے ایپس کا روز ا روز کرو کروڑوں لوگ استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اس سے اس سے اچھا اس سے اچھے پہلو کی بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے دنیا بہت چھوٹی لگنے لگی ہے ہم چان چند سیکنڈ میں کسی بھی ملک میں رہنے والے اپنے رشتے داروں یا دوستوں سے بات کر سکتے
جی جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے
جی
پہلے ایک خط پوچھنے میں کئی دن لگتے تھے لیکن آج ویڈیو کال کے ذریعے ہم فورن ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور بات بھی کر سکتے ہیں سوسل میڈیا تعلیم کے لیے بھی بہت ما مو اور اسٹوڈینٹ آن لائن لیکچر دیکھتے ہیں نوٹ حاصل کرتے ہیں اور نئے اسکل سیکھتے ہیں
جی بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ صرف اسٹوڈنٹ ہی نہیں ٹیچرس بھی اپنی کلاس آن لائن چلاتے تے ہیں اس سے تعلیم ہر جگہ آسانی سے پہنچ رہی ہے بہت بہت سے لوگ سوشل میڈیا کا ذریعہ اپنے کاروبار بھی چلاتے ہیں چھوٹے تازر اپنی چیزوں آن لائن بیچ کر اچھی آمدنی کما رہے ہیں
جی جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے اس سے بہت سے لوگوں کو روزگار ملتا ہے کئی نوجوان کانٹیکٹ کریئٹ کریشن اور ڈیٹیل مارکیٹنگ کے ذریعے اپنا مستقبل بنا رہے ہیں
جی صحیح فرماری اگر کسی جگہ کوئی ام قدرت قدرت آفت آ جائے تو سوشل میڈیا کے ذریعے فورن معلومات اور مدد پہنچ پہنچی جا سکتی ہے لیک لیکن ہر چیز کی طرح سوشل میڈیا کا کچھ نقصانات بھی ہیں
جی جی بالکل سب سے بڑا نقصان نقصانات کا ضائع ہونا ہے کہ لوگ گھنٹوں تک موبائل چلاتے رہتے ہیں اور پڑھائی یا کام کا ن ن نظر انداز کر دیتے ہیں
بالکل بال
کو اسٹوڈینٹ کے نمبر کا کم آتے ہیں آ سکتے ہیں اور ان کی وجہ سے مستقبل ہوتی ہے
ہاں بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ دوسرا نقصان یہ بھی ہے سوشل میڈیا پر ہر ہر خبر صحیح نہیں ہوتی کبھی کبھی جھوٹی خبر بھی بہت تیزی سے پھیلی جاتی ہے اور لوگوں میں غلط فم غلط فہمیاں پیدا کرتی ہیں اس لیے ہمیں کسی بھی خبر پر یقین نہیں کرنے سے پہلے اس کی تیبی تبذی ا تصدیق ضرور کرنی چاہیے
بالکل صحیح فرمایا آپ نے ماشاء اللہ کافی علم ہے آپ کو اسی لیے ہمیں کسی بھی خبر پر یقین کرنے سے پہلے اس کی تقدیق تصدیق ضرور کرنی چاہیے
جی بالکل صحیح فرمایا سوشل میڈیا کے زیادہ استعمال صحت پر ہی اثر اثر ڈالتی ہے دیر تک اسکرین دیکھنا دیکھنے سے سے آنکھوں کی تکلیف نیند کی کمی ذہنی دواؤ پ پیدا ہو سکتی ہیں
جی بالکل کچھ لوگ سوشل میڈیا پر دوسروں سے اپنی زندگی کا مقابلہ کرتے رہتے ہیں جیسے کہ جیسے کہ کسی کی وجہ سے مایوسی اور کم کم کم بھی پیسا ہو سکتا ہے پرائیویسی کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اگر ہم اپنی ذاتی معلومات ہر جگہ شیئر کریں تو اس کا غلط استعمال ہو سکتا ہے
جی بالکل صحیح فرما رہی ہے بچوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ والدین ان کے سوشل میڈیا استعمال پر نظر رکھیں تاکہ وہ غلط چیزوں سے محفوظ رہے سوشل میڈیا پر ہمیں ہمیشہ اچھی سوشل میڈیا پہ ہمیں ہمیشہ اچھی زبان استعمال کرنی چاہیے کسی کی توہین جھوٹی افواہ یا نفرت پہلااری بہت غلط بات ہے
جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے جیسے کہ سوشل میڈیا پر ہمیں ہمیشہ اچھی زبان استعمال کرنی چاہیے کسی کی توہین جھوٹی افواہ یا نفرت پھیلانا بہت غلط بات ہے ہمیں اس پلیٹ فارم کا علم تعلیم اچھی سچ اور مصیبت پیغام پل پھیلانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے
جی بالکل صحیح بولے ہر چیز کا طرح سوشل میڈیا بھی ایک توول ہے اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو یہ زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے اور اگر غلط استعمال کیا جائے تو بہت ہی مسئلے پیدا کر سکتے ہیں مسئلے پیدا کرتے اس لیے ہمیں روزانہ سوشل میڈیا کے لیے ایک مقرر وقت رکھنا چاہیے اور اور ا واقعی وقت پڑھائی گھر والوں اور اپنی صحت کو دیکھنا دینا چاہیے
جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے اتنا تو علم ہونا چاہیے اور سوشل میڈیا جیسی چیز اچھے اچھا علم بھی ملتا ہے اچھی چیزیں یوز کریں گے اپن تو ہے نا اس لیے ہمیں روزانہ سوشل میڈیا کے لیے ایک مقر وقت رکھنا چاہیے اور بڑے وقت وقت پڑھائی گھر والوں اور اپنی صحت کا بھی دھیان دینا چاہیے
جی جی آج کی گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا نہ پوری طرح اچھا ہے اور نہ ہی پوری طرح برا اس اس کا اثر اس بات پر من منصحسری کرتا ہے کہ ہم اس کا استعمال کس طرح کرے کرتے ہیں
جی جی بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ باجی اگر ہم ذمہ داری اہمیت اور سمجھداری کے ساتھ سوشل میڈیا کا استعمال کرے تو یہ علم ترقی اور رتبے کا بہترین ذریعہ بن سکتا ہے
ب بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے اسی کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کا احتظام کرتے ہیں اور ہم سوشل میڈیا پر ایسے ہی مطلب اچھی چیزیں سیکھتے رہیں گے اور جو ہم سے نہیں بھی آتا مطلب سوشل میڈیا میں کیا جوٹی ہے کیا بری ہے اس کو ہم دیکھیں گے پہلے ہم کسی کے بارے میں ایسے غلط افواہیں نہیں اڑائیں گے کیونک سوشل میڈیا میں بہت سےھٹے جھوٹ خبر بھی چھاپ دیتے ہیں لوگوں کو نیچے گرانے کے لیے ہمیں پہلے اس کی تبدیل کرنی چاہیے اچھے سے کہ کیا یہ صحیح ہے غلط ہے پھر اس کے بعد
بالکل اللہ تعالی ہمیں ٹیکنالوجی کا صحیح اور مفید استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہم اچھی اچھی چیزیں سیکھے اور لوگوں کو لوگوں تک پہنچائے اچھا علم
بالکل صحیح بولی تو ہم کو سوشل میڈیا میں مطلب اچھی باتیں بھی سیکھنا ملی ہے اور بری بات ہے مطلب سوچ سل میڈیا میں مطلب سوشل میڈیا میں اگر ہمیں کچھ دیکنا رہتا ہے تو ہم ترنت موبائل
جیسے اپن کو بہت سے سوریہ نہیں بنتی تو سوشل میڈیا دوارا آج کل اتنا وہ چل گیا ہے کہ اپن اس میں ترنت ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں
جی جی سوشل میڈیا میں تو ایسے ہی سو آف کرنے کے لیے لوگ ایسے ڈال دیتے ہیں تو وہ سوشل میڈیا میں پھیلتی چلی جاتی یوٹیوب انسٹاگررام فیس بک جو مطلب جس میں
کیا کر رہے ہو ترنت ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دیتے ہیں اسی لیے ان چیزوں سے تو بچے بالکل اور اپنا خیال رکھے بالکل بالکل اللہ ہمیں ہدایت دے غلط چیزوں سے
بالکل بالکل صحیح بول رہی ہیں باجی اور ہمیں بھی اللہ تعالی ان سب چیزوں سے بچ جو رات رات بھر لوگ موبائل دیکھتے ہیں گھنٹوں موبائل دیکھتے رہتے ہیں گھر والے گھر مطلب پوری فیملی گفتگو کر رہی ہیں
کو اللہ تعالی ہر مومن کو توفیق دے اچھا علم پانے کی اور لوگوں کے دل میں نرمی نرمی سے پیش آنے کی
جی بے شک صحیح بولے سب سے پہلے تو دل کو ایک دم نرم رکھ
بالکل بالکل دل صاف رکھنا چاہیے آپ کی تربیت بتا دے گی بالکل آپ کی تربیت نہیں سمجھ میں آ جائے گا کیا علم ہے اور کیا لہزہ ہے آپ کا
بھی صحی ہے لہزہ علم دونوں یہ سامنے آ جاتا ہے کہ ہمارے علم میں لہزے میں کیونکہ لہجے سے یہ پ پتا چلتا ہے کہ مطلب کتتی اچھی ان کو تعلیم ملی ہے کتنی اچھی ان کا علم ہے
سے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیا کیا تعلیم اور کیا علم پایا ہے اس نے
جی بالکل صحیح رولئے چلیے مجھے آپ سے بات کر کر بہت اچھا لگا
مجھے بھی بہت اچھا لگا آپ سے انشاء اللہ پھر ملاقات ہوگی بالکل آگے تک آگے تک علم پھیلانے کی کوشش
اللہ تعالی ہمیں ٹیکنالوجی کا صحیح اور مفید استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے امین جی اللہ حافظ